اللیکم وعلیکم السلام
کیا حال ٹھیک ہے آپ اچھے سے ہیں جی جی گھر پہ سب ٹھیک ہے جی جی جی بہت بہت بہت جی سب شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور بتائیے آپ مچ
بس نکال رہے ہیں دن دن اور گزر رہا ہے ہفتہ ہفتہ مہینے بھی گزر رہے ہیں
سال بھی گزر رہے ہیں جی جی جی سو سو سال بھی گزر رہے وہ بات بھی ہے مجھ یہ بتائیے کہ چائے پی آپ نے جی جی جی ہاں ہاں ہاں جی جی تو کل کا جو امتحان ہے کل کے امتحان کے لیے میں نے دو بندو کو سدیشا پہنچا دیا تھا ان کے پاس جو ہے وہ درخواست پہنچا دی تھی کہ میں نے ان کو کو یہ بولا تھا کہ آپ نے کیا کیا کیا ہے کل کے لیے تو اس میں جو ہمارے ہقا صاحب ہے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا ہے کل میں دیکھوں گا کہ کل کیا کرنا ہے تو چلیے ہوگی ایک بات اور دوسرا مطلب کل میں نے ان کو یہ درخواست پہنچا دی تھی جی جی کل کل ان کو میں نے کیا تھا کہ آج کریں گے وہ لوگ تو دوسرا ان میں سے امان بھائی ہے جن کو میں نے بولا تھا کہ کیا آپ نے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں خدا باروں سے ہوں تو میں نے اس سے پوھا تھا کہ کرنا کیا کیا ہے انہوں نے کہا کچھ نہ گس کچھ نہ کچھ ہے جو آپ کو آ تا ہے وہ آپ کو آ جو نہیں آتا ہے وہ آپ اپنی قسمت سے دیکھ لے کہ کیا کرنا ہے تو میں نے ان سے سے پچھلے دو سال کے جو امتحانات کے یہ ہے پرچے ہے وہ میں نے منگوا لیے تو انہیں مجھے لگتا ہے انہیں دو پرچوں کو کر کے ہم کل امتحان میں جائیں گے کیونکہ آگے والا جو مسئلہ ہے تو وہ آگے کا جو پت ت نہیں کچھ ہوگا نہیں ویسے تو اس میں کیا ہی کر سکتے ہیں اپ ہاں یہی یہی جی ٹھیک ٹھیک ارے اس کی بات تو ارے ہاں اس کی بات تو وہی ہے وہ تو کرے گا ہی اب میں اس سے خالی ایک چیز کر رہا تھا کہ پوچھ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے وسے تو انہوں نے مجھے دو تین پرچوں میں اچھے سے بتا دیا تو مگر اس پرچ کیوںک مجھے خود بھی لگا کہ یہ پرچی میں وہ نہیں بتا پائے گا کیونکہ جو ہمارا استاد ہے اس نے بھی کہا تھا کہ مطلب پرچا بہت مشکل ہونے والا ہے
جی بے شک تو ہمیں پرسوں ایک لڑکا ملا تھا جب ہم نہانے گئے تھے ہمیں لڑکا ملا تھا وہ ہمارے کالج کا ہی ہمار سے ایک ایک سال اوپر ہے تو اس نے کہا اس نے کہا مجھے بھی یہ فور سم جو ہمیں ہمارے اسم کا ہے جو اس کو کل کا امتحان ہے اس اسکوپ ہے ہے تو اس نے بولا ہمیں آپ کو سر نے کچھ گیسٹ قسمت دیا تو ہم نے بولا اس کو ہمیں سڈ کچھ بھی نہیں بولا اس اسد استاد نے ہمیں کچھ نہیں بولا اور اس نے بولا اگر کچھ دے گا تو مجھے بولنا اور کیونکہ اس نے پچھلی پر جو امتحان کا پرچہ ہے وہ بہت مشکل رکھا تھا اور ہمیں آئے آئے آدھا سے زیادہ شاید ہو گئے تھےاکم نامکمل ہو گئے تھے امتحان میں
جی لگ رہا ہے مجھے اسی حالت ہمیں بھی ہماری لگ رہی ہے ویسے ہی
وہ کیا لگتا ہے یہ اس استاد کیسا پرچا رکھے گا اس نے بولا یہ بہت مشکل رکھے گا کیونکہ اس بار اس کو م کسی کو بولنا بھی نہیں ہے گیس گیس بھی نہیں دیک گ
جی جی ہاں
تو میں نے اس کو بولا پھر صحیح صحیح تو پھر اپ معلوم کریے گا اگر
ہ جی جی ہاں ہاں ضرور معلوم میں کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ مطلب اچھا اس کو آپ نے بولا ٹھیک ٹھیک تو پھر اس کا نام کیا تھا اس والے کا جی جی جی جی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک وہ بات بھی ٹھیک ہے جی ہاں ہاں کہاں پر وہ کھیلتا تھا ہمارے ساتھ جی جی جی جی جی جی جی تو کیا وہ ٹورنامنٹ جو انہوں نے وہ انہوں نے آرگنائزر جو تھے ان میں سے ہی وہ کوئی تھا جی چلیے ٹھیک ہے نہیں اچھا چلیے ٹھیک ہے کوئی مسلہ نہیں ہے اس سے بھی روبرو ہو جائیں گے وہ کوئی مش نہیں ہے تو آپ مجھے یہ پتے جو ماحول ہے اس کا پ تو ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ خ خراب ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن ہوا کتنی خلیز ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن کیونکہ ہم جو ہے اپنے ماہ ہوول میں جو پیڑ اور پودے ہیں ہم انہیں کاٹتے جا رہے ہے برہ ہم انہیں کاٹتے جا رہے رہے ہیں اور انہیں پیڑوں کے کی وجہ سے جو ہماری ہوا تھی جی وہ صاف ہو رہی تھی پر وہی جو ہم نے ب اسی اپنی ہی ہوا ہم نے غلیز کر دیا جس سے اب ہمیں ہمیں ہی تکلیفیں ہو رہی ہے آج کل آپ دیکھو گے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو پھیپھڑوں گی تکلیفیں ہو رہی ہیں ہے یہ زیادہ تر ہندوستان اسان میں یہ پھیپھڑوں کی تکلیف ہے کیونکہ وہاں وہاں کی جو ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ خلیز اور گندی جی جی بہت ہی آلود گلیز ہوتی جا رہی ہے تو اسی کی وجہ سے یہی باتیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں جی جی جی پر ان کی ایک غلطی ہے کہ کہ انہوں نے پیڑوں کو کاٹ دیا بڑی بڑی جو یہ ہے عمارت بنانے کے لئے جس کی وجہ سے کہ کیا ہے جو ان کی ہوا ہے تو وہ صاف کرے گا کون انہوں نے اسی کو کاٹ دیا آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے ہسپتال بنانے کے لیے اور اب وہی پیسے انہیں ہاسپٹ تالوں کو دیتے ہیں تاکہ کہ جو ہے ہماری جو ہے یہ تکلیف دور ہو پر وہ تکلیف ان کی ہوتی ہی نہیں اگر وہ کیا کرتے کہ وہ پیڑوں کو پیڑوں کا جو ہے اچھے سے وہ استعمال کرتے اور ان کو ایک مطلب بہت ہی عمدہ طریقے سے اگر استعمال کرنا تھا کاٹنا بھی تھا تو دوس جگہ ایسے پیڑوں کو لگاتے کہ مطلب جو بہت ہی زیادہ اچ مطلب جو بہت ہی زیادہ ان کے لیے فائدہ مند رہتے اور جو ان کی ہوا ہے وہ بھی صاف فت
بالکل بالکل
تو یہی تو یہی چل رہا ہوتا ہے اور مجھے یہ بتائیے کہ جنگل زمین اور آپ کو پتا ہی ہے کہ جنگل زمین کا وہ قدرتی علاق ہے جہاں بہت ہی زیادہ درخت پیدا ہوتا ہیں پرندے اور دوسر جاندار موجود ہیں اور جنگل ایک ایسا مکمل ایکو سسٹم ہوتا ہے جہاں تمام شاندار اور غیر جاندار چیزیں مل کر زندگی کا نظام چلاتی ہیں تو جنگل اجزاء ہے جنگل کے جو اجزاء ہیں یعنی اس کے کے جو حصے ہیں اس میں کیا کیا آتے ہیں تو اس میں پ پہلے ہی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں آ جاتے ہیں پ پہل ہی دار درخت آ جاتے ہیں اس میں پودے آ جاتے ہیں اس میں جو مٹی آ جاتی ہے اس میں جو ہے پھل پودے اور جو بہت ساری چیزیں پرندے کیڑے مک پکوڑے اور بہت سارے اجزاء آ جاتے ہیں اور اس میں پانی بھی آ جاتا ہے اس میں جو ہوا بھی آ جاتی ہے جی جی جی ہاں اس میں وہ سورج کی روشنی بھی آ جاتی ہے اس میں درجہ حرارت بھی آ جاتی ہے اور اس جنگلات کی قسمیں بھی ہے اس میں پہلی قسم ہے کہ ان کو جو ہم بولتے ہیں جنگلات جنگلات میں کیا ہوتا ہے ہ یہ جو گرم اور زیادہ بارش والے جو علاقہ میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی کیا جو خوب ان کی جو کیا ہے خصوصیات ہے وہ بہت گھنے وہ بہت گھنے درخت ہوتے ہیں ہر وقت سبز و شاداب رہتے ہیں اور جانوروں اور پودوں کی بہوج زیادہ قسمیں ہوتی ہیں دوسرے ہمیں درجہ حرارت کے جنگلات ہیں یہ متعدل موسم موسم والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جیسے چار موسم ہوتے ہیں درخت سردیوں میں پتے گرا دیتے ہیں اس والے جو درخت کے جو ہم نے ایک قسم میں آپ کو بولی تو اس والی قسم میں یہ والے جو درخت ہے وہ جو سردی میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں تو ان کی کیا ہے یہ لمبے اور سخت سردیاں ہوتی ہے وہاں وہاں برف زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے اب جنگل کی امتاح یعنی ہم جنگل کی جو ل ت کس میں ہیپ ہم دیکھیں گے تو پہلی قسم ہوتی ہے اس کے کہ جو ہم دیکھیں گے
جی
تو وہ سب سے اور والات ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں درختوں کی شاخوں اور پتوں سے بند ہے تو سب سے والا اوپر تو شاخوں پاتے ہی ہوتے ہیں تو اس کی جو بعد والا حصہ ہوتا ہے وہ کینوپی کے نیچے چھوٹے درخت اور جااریوں سے ہوتے ہے اور سب سے جو نیچے والا ہوتا ہے وہ نیچے والے ہوتے تح جہاں سوکھے پتے فنگائے اوركڑے مکوڑے موجود ہوتے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے جیسے جنگلاتك ہمارے پاس کتنی ہی زیادہ اہمیت اور كتنی ہی زیادہ ضروریات ہے تو ہمیں یہ پتا ہی ہے کہ یہ ہمیں آکسیجن فراہ ہم کرتے ہیں جو ہمیں بہت سی مطلب ہماری زندگی کے لیے سب سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ بہت ہی زیاہ
جی بشک بے شک بشک
اس سے دوسری جی ہاں بہت بہت تو اس کے بعد دوسری جی جی تو اس کے بعد دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ وہ جو ہوا میں جلی چیز ہوتی ہے جس سے بہت ہی چیز جس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہمیں پہنچے گا وہ اسے اپنے اندر لے لے کے وہاں سے آکسیجن بنا لی ت ہے تو اسی درخت بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مفید فائدہ مفید یعنی بہت ہی زیادہ فائدے مند چیز ہے اور یہ بہت سارے جانوروں کا گھر بھی ہے
جی جی ہاں ہاں جان
انہیں میں اپنا گھر بسا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں میں اپنا جو ہے وہ اپنی غذا اور اپنے بہت سارے جو ہے کام کرتے ہیں اور مٹی کی کٹاؤ بھی روکتے ہیں یہ درخت یعنی اگر مٹی کہیں پر بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے تو یہ درخت اپنی جھڑوں سے اس مٹی کو پکڑ کے اس مٹی کو پکڑ کے اس مٹی کو کہیں پر جانے نہیں دیتے جس سے کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تیز ہوائیں بھی چلے تو وہ مٹی اس اب وہ اپنی مٹی حص کو مٹی کے حصے کو اپنے سے نہیںے لے جا سکتے کیونکہ وہ اس کو جو درخت ہے اس نے بہت ہی مضبوط طریقے سے پکڑا ہوتا ہے اور بارش میں بھی یہ چیزیں مدد کرتی ہے کیونکہ پتہ ہی ہے آپ کو آج کل بارش کہ کتنی قلت ہو گئی ہے وہ کسی وجہ سے ہے جو ہم نے درخت کا درخت بارش کہاں سے ہوگی نے کہ سر سے اپنے بارش کروائیں گے یہ تو خالی درخت کاٹ نپہ دھیان دیتے ہیں پر باقی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے اور اس سے کیا ہوتا ہے قدرتی ت وسائل فراہم ہو ہوتے جیسے ہمیں درخت اسے لکڑی دلتی ہے دوائیں پھل ربڑ ایندھن بہت سی چیزیں ہمیں اس جو ہے درخت سے ہمیں ملتی ہے ہاں تو اس سے ہمیں بہت ساری اور بھی چیزیں ملتی ہے اور ہم یہ جو بات ہیں کہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے تو جی ابھی وقت ہو گیا ہے تو جی جی جی چلیے پھر آگے بھی اپنا خیال رکھیے گا اوکے چلیے بیٹھیے گا بیٹھیے گا جی اللہ حافظ